ہلو آواز آ رہی ہے بھائی جان ہلو آواز آ رہی ہے ہلو ہلو
ہلو
ہاں وعلیکم اسسلام بائی جان
امسلام بھائی
اور ہاں اور سب بڑھیا قرت میں ہے آپ کے سناؤ آپ کے سناؤ آل کل ابو جان ابنے جان اور پریوار میں سب اچھے ہیں کھی رہتے میں ہے نا
ہاں بائی سب کہریی تھ
اچھا اچھا اور اور سو اور بائی جانس اچھے ہیں ٹھیک ہے
ہاں ا ہے سب بڑیا ہیں
ہوں
اچھا اچھا اور ابھی کیا چائےے بھائی پہلی
ابھی تو کچھ نہیں بھی آ ہے
اچھا اچھا اچھا اور اب سنائیے آپ کیا حال چال
ہاں بھائی بڑھیا ہیں آپ بڑھیا ہو
ہاں بڑھیا جیسے پولٹیکل کی بات کریں اپن جیسے پولٹیکل میں آ جائیں جیسے رانیتی کے اوپر بات کریں تو راجنیتی میں جیسے واس جیسے وکا کیسے ہو مطلب کیسے مطلب سرکار کی نیتیاں کیسی بننی ہول ہونی ہو ہونی ٹھیک جو جو نیچل ہوں
جیسے آپ پولٹیری کے بارے میں بتا رہے ہو نا
ہاں
کچھ جنتا کی بھی کمی ہوتی ہے کچھ نیتاؤں کی بھی کمی ہوتی ہے
ہاں ہاں صحی ہے
جیسے کہ ہم جیسے کہ ہمیں جیسے ووٹ دیتے ہیں کچھ اپواد ہوتے ہیں جو ووٹ اپنا ووٹ بیچ دیتے ہیں بیچتے ہیں کہ نہیں
بیچتے ہیں بیچتے ہیں صبحا بیچتے ہیں
یہ آتی ہے کہ نیتا کا ووٹ نیتا ووٹ خرید لے گا تو پھر وہ کام اتنا نہیں کروائے گا
ہاں ہاں صحیح بات ہے
اور جنتا یہ چاہتی ہے کہ بوٹ بھی بچ جائے کام بھی ہو جائے تو آج کل کا ایسا بشٹاچار چل رہا ہے کہ وہ بھی تو اپنے پیسے نکالے گا اس کے بھی تو خرچ ہوئے ہیں
ہاں ہاں صحی ہے صحیح ہے صحیح بات ہے صحیح بات ہے بھائی جان
اب آپ ہی دیکھ لو جیسے کہ سرپنچی کا چناؤ ہوتا ہے
ہاں
تو پہلے جیسا سرپنچی کا چناؤ تو یہ ہوتا تھا کہ کسی کو بھڑا کر دیتے تھے اس کا ووٹ دے دیتے وسے ہی اب تو
ہاں ہاں بنا پیسے ہی وکاس کہاں سے ہوگار صحیحات ہے
تو بھائی ایک بات بتاؤ اس کے تو پیسے خرچ ہوئے تو وہ تو پہلے اپنے پیسوں کا وورت کرے گا اس کے بعد دیکھے گا جو کچھ دیکھے گا کرائے کرائے نہیں کرائے
ہاں سحی بات س باتات بھائی جان
کمی دونوں طرف ہوتی ہے وہ تو ہے بھائی
اچھا
اور بھائی آپ بتاؤ
ہاں تو رانیتی میں دیکھو ایسا ہوتا ہے جیسے اپری استر کی بات کریں تو وکاس کیا جیسے دراتل پہ پہنچانے کے لیے ایک صی کنیکٹیویٹی ہونے کی چی ہے اور دوسری بات جیسے یہ فرجی واڑے کو روکنے کے لیے جیسے ابھی ایک بات چل رہی ہے وہ ایس آئی آر کا میٹر تھا آپ بتائیے ایس آئی آر میں کیا ہوا جیسے لوگ کی اسکول سے وہ ادھیاپک آتے ہیں اور وہ ایس آئی آر کا کام کرا کے لے کے جیسے اب آپ بتائیے گیس گیس گیس سلنڈر آدار سے لنک ہو رہا بینک کی ڈائری آدھار سے لک ہو رکی ہے سب بھی بینک سے لنک ہو را ہے تو یہ جو ووٹر آئی ڈی ہے اس کو بینک سے لنک کیوں نہیں کرتے لوگ سرار یہ کیوں نہیں مطلب چاہتی کیہ پورا پور میٹر نہیں نکل کے آ جائے
ارے بھائی آپ جیں دیکھ لوگ جیسے کہ چتر سنی کا ورتی ہوئی
اچھا اچھا
تو ھرتی ہونے کے بعد بھی رزلٹ آ گیا تو جیرو جیرو نمبر والوں کا کیسے سلیکشن کیا
ہاں ہاں ہاں وہی تو بات ہے
جو محنت کر رہے ہیں ان کا کرتے جو کم کٹ آف رہے جو بچے کم کم نمبر آئے ہیں وہ کٹ آف کم گرتی
ہاں صحی بات ہے صحی بات ہے بھائی جان
یہی تو جیسے کہ نیٹ کو دیکھ لو نیٹ کی وہی پیچا ہوئی تھی
ہ
اس میں بھی یہ گفلے بازی یہ وہاں سے ہی ہوتی ہے
ہاں میں تو یہ تو اس لیے اس لیے تو وکاس ہی گنگا سمے پہ اور صحیح دراتل پہ پہنچ نہیں پاتی ہے کیونکہ اب جیسے اب آ آپ آپ بتائیے جیسے نیٹ کا پیپر ہوا تھا اب نیٹ کا پیپر کے لیے مطلب بچوں کا کتنا پیہ بروا دیتا تھا کوچنگ لائف ری اور ان کا رہنے کانے کا ڈنگ ان کا مٹن تو ا ان کا پیپر آؤٹ ہو گئے تو ان کے ماتا پتا اور ان ان بچوں کے اوپر کون سی کیا است ہوگی ان کی ہال خراب ہوئی ہوگی کیونکیں نیٹ کی تیاری کرنا بہت کٹھن کام ہوتا ہے اب پیپر آؤٹ کرنا گورنمنٹ کو ایک منٹ کا کام ہوتا ہے پیپر آؤٹ ہو گیا تو یہ چیزیں ہے نا یہ ان چیزوں کے بھی ایسا نرنے ہونا چاہیے سرار کو
یہ سب یہ سرکار ہی کراتی ہے ان سب کو ان سے جڑے رہتے ہیں وہی کراتے ہیں یہ سب لییک وغیرہ وہ سب ان کی بلی بگ تو ہوتی ہے وہ
ہاں تو یہ سرار کو سرار کوئی سی بنو سرک کوئی سی بنے ان کے یہ نیم قانون کا آدے سک تو ہونے چاہیے سرار یہ نہیں ہے کہ سرک کگریس بنے بی جے پی نہیں سرکار سبھی آتی جاتی ہے سرکار سبھی اچھی اچھی ہوتی ہے سرک سبھی کام کرتی ہے تو
وہ تو ہے بھائی آپ نے دیکھا ہوگا جب پیپر دینے جاتے تو کتنے اتنی فنگر پرنٹ فیس وغیرہ سب فریسکنگ سب چیک ہو کر کے تو گھستے ہیں اور پھر بھی یہ پرابلم آ جتی ہے تو یہ کیوں آتی ہے تی ہے
ہاں تو یہ ارے بھائی ایسا ہوتا ہے پیپر جیسے پیپر بنتا ہے واپس چنگ ہونی چاہیے اچ اچھی طریقے سے تو جسے س انٹر چگ سے مطلب کیا
نئے جو سینٹروں پہ پہلے ہی ویوستھا کر دیتے ہیں وہ ایسا ہی ہوتا ہے وہ تو ہے غریب لوگوں کے لیے یہ سب یہ سب پس والوں کے لیے کچھ نہیں ہے ان کے لیے تو پیسہ دو سب کچھ خریدو
ہ اور ج ج اس لیے تو اسی لیے تو تو ہے نا اب ایسا ہونے لگے کہ لوگوں کا پڑھائی کے اوپر سے منہ ابنے لگے مسالہ
وہ تو ہے بھائی
بائی جان ایسا ہونے لگے کیونکہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ
کچھ روزگار ہو جائے وہ اور ہی بڑھیا ہے
پڑھائی کے ساتھ ساتھ جو ہے نا سرار کو ایک کلاس ہے نا اس کے روزگار کی چلانی چاہیے اسکل ڈیولپمنٹ ہونا چاہیے بچوں ہو تو سرکار کو دیکھنا چاہیے کہ کیونک شکھا کے ساتھ سھ اسکل بھی اسٹارٹ کر دینا چاہیے تو اسکل ہوگی تو کم کم کم سے کم بچہ نوکری نہیں لگے تو کم سے کم کم کما گیا تو کا لے
گوت تو سرکوں کیا مطلب سرار کو پڑھانے کا ٹائم ہی نہیں دیتا ٹیچروں کو جیسے کہ مڈ ڈے میل چالو کر دیتی ہے دودھ پلاؤ بچوں کو یہ کرو وہ کرو تو ساراا ٹائم تو ان کا تو انیں میں نکل جاتا ہے سرکار یہ چاہتا کہ ہمارا دیش کا وکاس ہوئی نہیں سالے یہیں رہے
ہاں
یہ نا بھائی ایک بات بتاؤ جب ٹیچروں کو بھی لگا رکھیں گے اور تو میں نے دیکھا ہوا ٹیچر بھی ایسے ہوئے ہیں کیا کریں دودھ پلائے بچوں کو کیا کریں مڈ ڈے میل کےائے وہ توئی
صحیح ہے ہاں تو یہ جو سرکار کی نیتیا نیتی اور نیت میں انتر ہے اس لیے تو ایسا ایسی باتیں ہو رہی ہے سرکار کو سب نیتیوں سے اوگت ا چاہیے اور صی سٹیفائٹ ہونا چاہیے
وہ تو ہے بھائی پر وہی ہے کہ غریب لڑکا جیسے تیاری کرنے جائے اور مان کے چلو جبور رہ رہا ہو ایک سال ور یا دو سال ور اس کے دو تین لاکھ روپئے خرچ ہو جائیں اور اس کے
ہاں تو ماشاء اللہ مطلب ہاں بھائی جان ایسا تو ٹھیک ہے مگر پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے اور سمے کی بربادی اور ان اس بچے کا بوشیہ مطلب ادھورا ہو جاتا ہے پھر ایسا کیونکہ وہ کام کرنا کام کرنے لائ پ نہیں نہیں رہتا پڑھائی کرنے میں تو ایسے کچھ اسکل ہونا تو وہ کچھ کما کے کھا لے ایسے ل بھی ہونی چاہیے سرکار سرکار کو دھیان دینا چاہیے ان پہ اچھی طرح سے
سرکار تو اب یہ ہے کہ چناؤ ہوں گے تو کہیں گے ہم اتنی بھرتی نکال لیں گے اتنی بھر بھرتی تو نکالتے ہیں پھر ان کو لکھ بھی تو کر دیتے ہیں
ہاں اور اور برتی بھی کتنی آ رہی ہے آج کل اونٹ کے منہ مطلب اونٹ کے منہ میں جییرا تو یہ کیا کیا جسے برتے نکلے تو مطلب فارم کی جنسنکھیا کے آدار پر ویکینسی آنی چاہیے جیسے پہلے فارم فل ہو جائیں کے بعد میں ویکینسی نکالنا چاہے بھ یہ سنکھیا اتنے آ گئی تو ان کے آدار پہ پ کی سےے نکالنا چاہیے جیسے بجٹ بھی سنکھیا کے آدار بھیہ ہوتا ہے بھائی جن گننا کے آدھار آدار پ بجٹ پارت ہوتا ہے تو ایسے ہی جن ہلو ہاں بھائی جان
اھ کیا ہوگا کہ جیسے کہ یہ ایسے یہ چناؤ وغیرہ ہوتے ہیں نا
ہاں
ان میں بھی پڑھنے کی یگیہتا رکھنی چاہیے
ہاں
انٹا چھاپ والے نہیں ہونے چاہیے جیسے کہ کوئی سادھو کو بھی مکھی منتری بنا دیتے ہیں کسی کو بنا دیتے ہیں کسی کو بنا دیتے ہیں یہ تو
تو سادھو تو سادھو کو تو بنا ہی نہیں کیونکہ آج کل کیا بولنے کا لہجہ ہونا چاہیے کیونکہ ساتھوں کو بولنے میں ایکسپریئنس اچھا رہتا ہے
نہیں ایکسپریئنس تو رہتا ہے نہیں کہ میں یہ بول رہا ہوں کہ جیسے کہ جیسے کہ اسے بنانے کے لیئے بھی یگیہتا رکھنی چاہیے جیسے کہ وہ پڑھا لکھا ہوگا تو وکاس بھی اچھا کرے گا
ہاں صحی بات اچھی بات بولی بھائی جانب میں ہاں
اور تو میں نے دیکھا ہوگا جیسے کہ سرپنچ جی کا چناؤ ہوتا ہے تو سائن کرنے بھی نہیں جانتے مکتے بہت سارے لوگ
ہاں بھائی جان ٹھیک ہےپ چلا رہے ہیں صحیح باتاں ایسے نیم قانون قائدے ہونے سے تب تو
کم سے کم جیں تو ٹویلتھ پاس وی اے گریجویشن والے ہونے چاہیے جسے وہ سمجھتے ہیں سب کچھ اللہ حافظ خدا حافظ